ہاں
وسلام
ہاں اور سب خیریت
ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
اچھا اسکے اوپر وہ ایئر فون لگا کے نہیں بات کر سکتے کیا
نہیں ہوتی ہے نا بلوٹوتھ پے میں یوز کر رہی ہوں بلوٹوتھ ہاں میں نے بلوٹوتھ یوز کچھ آواز میں پرابلم ہے کیا کم آری کیا آواز
نہیں نہیں لیکن وہ تیری آواز بھی آتی ہے پھر دوسرے سایڈ سب باجو کی بھی آتی ہے لیکن چلیگا مت وہی سوچ رہی تھی ایسا فون ہاتھ میں پکڑنے سے اچھا بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے بات کر لیں گے تو
ہاں نہیں میری تو ابھی فلحال کسی کی بھی آواز نہیں ایک دم بالکل سائلنٹ ہے میں کچن میں کھڈی ہوں
ہاں نہیں آ رہی ہے آبا تیرے آواز ایک دم برابر آ رہی ہے وہی میں بھی یہی سوچ رہی گھر میں بھی بلوٹوتھ لگا کے رہے تو کام کے ساتھ ساتھ بات ہو جائے گی تو فا فون پھر ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے پھر
کچن میں کھڑی میں بھی کھانا بنانے کے لیے وغیرہ کے لیے
وہی ابھی میں برتن ورتن دھو کے سب کچن صاف کر کے میں پھر بناتی ہوں کھانا
میں بہت دیر سے جا کوشش میں لگی ہوں
ا
چولے کو کھڑنے نہیں دیتی پھر میں نے
تیرے کمپلیٹ کتے ہوئے ٹاسک ابھی تک
میرے نا ابھی یہ ابھی جو کال لابتا میرا میرے چودہ چودہ چودہ میں نے شام میں چودہ کال کیا
اچھا اور وہ ریسیو کر کے بھی رہ گی نا
اتے کال آئے وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کتے آئے
نہیں پتہ اچھا میرے کو ابی تیرہ تیرہ ہی کال لگا عشرت کو لگا رہی تو عشرت کا نہیں لگتا ہے عشرت کو لگاؤ نا تو وہ میسج آجاتا ہے
ہاں
تو کیا بنا رہی ہے آج کھانا
میں کیما
اچھا
گرین کیمہ بنانے کی کوشش جاری ہے
ہاں ہے دو بچہ ہے
نا ابھی پچھلے ملب دو چار دن پہلے نا میں چکن منگا کے پہلے تو میں نے بل آئی وہ بٹر چکن
نہیں چکن چللی کھالی یہ چائنیز والی آتی ہے ن وہ چکن چللی
پھر میں نے کیا کری تھی وہ ایک کلو منگا کے بوینس الگ کری تھی آپ میری چھوٹی بہن آئی تھی نا تو پھر میں نے کیا کری تھی دونوں کو ایسے کر کے میں نے بٹر چکن بناتی پھر تھوڑا بچا تھا تو دوسرے دن
وہ میری سارا پوچھ رہی بار بار بے اس کی لڑکی کا نام کیا ہے میں بولی اس کی بھی لڑکی کی کا نام سارا ہی ہے
سارا ہے تھوڑے چھوٹے بننے لگے روپیہ
صوفیہ صوفیہ بڑی والی لڑکی فرسٹ میں گئی ہے وہ بھی وہ بھی سات سال کی ہے نا کے چھ سال کی ہے
اکٹوبر کی بڈ ڈیٹ ہیں اسکی نہ
اچھا سات میں میری لڑکی مطلب سات سال کی چھ سال کی ہوئی ہے ساتواں لگا ہے
ہاں کونسے منتھ کی پیداش اسکی
اس کا مارچ ہے
ہاں تو دو ہزار انیس مارچ سارا ہے تماری سارہ ہے وہ میری وہی سال کی اکٹوبر کی سوشیلا ہے
اچھا ہاں
ہاں تو ابھی اس کا پیسے مارچ پہ ہے نا اس کا مارچ میں سیونتھ کمپلیٹ ہو جائے گا اس اکتوبر میں کمپلیٹ ہوائے
ہاں ہاں برابر زیادہ فرق نہیں ہے رے پھر
نہیں ایسی ہی آپ نے ان کی مطلب اس کی لڑکی ہے نا علیزا شکہ جی وہ بھی مارچ کی وہ ہے اور میری میری سارا ہے نا میری بیٹی چھٹی والی وہ دسمبر کی
اچھا اس کتنی میں دالی آفرین نے اس کو جونئر میں سینئر جونئر میں ڈالی نا
آ جونئر میں نا رننگ پاس چالو ہے ہے لیکن میری مطلب میری بیٹی کا بھی رننگ کافی آف اکتوبر میں چالو ہے تو دسمبر میں چالو رہے گا نا رننگ پچ
ہاں
اور اس
تیرے بچے لوگ چلا رہے بہت
لیکن ہاں نہیں میں لیکن نہ میرے نا ہاں وہ باہر نہیں گیا کھڑکی میں سے ادھر سے آواز آتی نا
ہاں ہاں ہاں لک اردو اسکول
ایک دم روڈ سائڈ پھینک یہ گا
ہاں پہلے مالے کی سے نا نیچے سے بھی آواز آتی ہوئے گی
ہوں پہلا مالا ہے نا تو وہ نیچے کی بارش میں بھیگ رہے نا بچے تو لوگ کی آواز آتی ہے
پھر اس اپنا پورا سامان لے کے گیا کہ پلنگ ولنگ ادھر تھی نا اس کی اندر روم میں تھی
نہیں بابا وہ اندر کا بڑا پلنگ باہر کے وہ ایل والا پلنگ
ہاں اچھا اندر کا بھی نہیں لکھ
وہ اما کا اما کا لوکھن کا کبار
ہاں
وہ سب گھر میں ہی ہے نہیں لے میں نے میرا کباڑ اس کو دے دی
ہاں
پلنگ پھر اس کو بولی پھینکو کیا رہے میرے اچھا کچھ ہاں ا مطلب ریڈی مڈ بنوا کے لایا کیونکہ ٹائم نہیں تھا نا ہم تو باقی ٹی وی یونٹ ہے اور کولڈ ڈنگ ٹیبل ہے کچن ماڈلنگ کچن میں یہ سب اس کے اوپر سے لگا کے دیا اور خود کا بیڈ روم کا ہے نا بیڈ اور
ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نا کال کاٹنا نہیں رک جب ادھر میں دوسرا کال ارہا ہے وہ کاٹ رک
ہاں ٹھیک ہے
بازی والی گسارا جا کے پوچھ تو وہ کیا ہوا ہاں ہیلو
ہاں
ارے وہ اصل میں ہم لگ گھر میں وہ ایسا وہ کاپوس بھرتے نا ویسا والا کرتے ا وہ ہاتھ میں نہیں گھڑی پہنتے اندر وہ کاپوس رہتا وائٹ کلر کا ہینڈ واچ میں نہیں رہتے ڈبے میں سفید کلر کا ایک کاپوس رکھے لا رہتے
ہاں ہاں
ہاں تو وہ باجو والی میریز اس کے پاس مشین ہے تو وہ ایسے چھوٹے چھوٹے پواکٹ سیکھ کے دیتی ہے اور ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے بھر لیتے ہیں اس کو
ابھی کیسے کی سارا چھوٹی ہے سارا چھوٹی ہے ابھی مطلب باہر جاب کے لیے نہیں جا سکتے ہے نا
نہیں ن تو اب ادھر پہ ایسے کام بہت آتے رہے لیکن اتنے دن سے میر کو بول ہی رہے تھے باجو والی بھی بول رہی تھی لیس لپٹنے کا بھی کام ہے کرو مے میرے کو کدھر ٹائم ملتا ہے بچے لو تین تین سمھالو گھر کا پورا کام لیکن مے جانتے بھی بیٹھے بیٹھے کیا نہیں بابا لیکن جائے گا کون چھوٹی ہے تو بھی لڑکی لڑکی ہے نا چھوڑ
لا ہاں بابا آج کل تو بابا لڑکی لکوں نے بہت دھیان دینا
دیکھے نے کن
نہیں کون سی جگہ جیسے ابھی میں بتا رہی ہوں نا وہ یہ نہیں کیا کیا نام ہے یہ شبیر وہ کیا نام تھا اس کا یہ اس کی وائف ہے نا جو
پسکول نا توھوک
وہ شبیر کر کے شبیر کیا لڑ ہاں کیا ہے دیکھو مت یہ کرو اور
ہاں وہی نا مے کو تو ایسا بول نے ادھر پہ بھی پاپا بھی بولی تھی ادھر پہ ایک آدمی ہے نا
ہاں نہیں وہ گھر میں کرتی پتا نہیں وہ جہاں پہ وہ شادی سے پہلے تھی نا کام پہ تو وہ ہے نا نہیں وہ کون
پاپا کا بول ریوں پاپا ہاں ادھر تھی نا
پاپا نہیں نہیں وہ جو چھوٹی بھائی بڑی بھائی تھی نا چھوٹی بھائی بڑی بھائی ان لوگ کہ جو بھابھی ہے نا وہ ہے نا شادی اسے پہلا پونا میں رہتے تھے نا ان لوگ کا مائکے پونا ہے اس کا وہاں پہ وہ جاب پہ تھی تو اس نے کیا کری معلوم ہے اس کا ورک فرم ہوم کر لی اس نے کیونکہ ادھر آ گئی نا وہ تو وہ گھر سے کام کرتی تو اس نے گھر میں مطلب یہاں پہ کام کرنے تو اس کی ساس بھی ان کو پیرالائز ہوا نا اس کی اسکی ماں کو ہاں تو پھر وہ لوگ نے مطلب ابھی وہ لوگ نے بھی لی ہے نا فلوجہ میں گھر ہیلو
ہاں ہاں کام کا کال ہے میرے کام
اچھا
وہی وہ بارا باجو میں ہی روم ہے لیکن کیا وہ کال کر رہے ہیں میرے کو وہیں سے تو میں کٹ کر رہی کیونکہ نا تو اپنا کال کٹ ہو جائے گا نا یہ والا بیچ میں
ہاں ہاں آ سارا کو بولو نا میسج دینے نے رفیق باجو میں ہے
ہاں وہی سارا ٹھوک رہی تھی ایسا کہ اندر اندر اندر اندر ہے نا وہ کھڑکی کے پاس سے کال کر رہی ہو اور دروازہ لمبا گھر ہے یہ ٹھوکری ہے
اچھا اچھا تم وہی گھر میں ہے کہ امم جو
نہیں نہیں نہیں ادھر نہیں ہے ابھی ہم لوگ ادھر محمد علی روڈ نہیں ہے مین بروبر محمد علی روڈ پورا ہاں تو ہاں یہ یہ ہیوی پہ لیے لےوی محمد علی روڈ پہ لیے ڈےوی کے بروبر وہ نہیں شاپنگ کا لگتا ہے سب روڈ پہ نا خدا مولے کے سیم سامنے ہاں ادھر پہ بروبر بالکل سامنے ہاں
اچھا آئے ہیں ہم لوگ ایک وہ مطلب وہ وکیل پھپا کو نہیں کیا اٹیک ہوا تھا
ہاں ہاں
تو وہاں پہ دو تین بار ہم لوگ آ کے گئے ہوئے بیمار تھے ایڈمٹ وغیرہ تو تھا
ادھر سے ہم لوگ نکلتے تو ادھر سے سگیر ملتا ہے روز ہاتھ دکھاتا دیدی آ دیدی آ جوس پی کے جا جوس پی کے جا
اس کی بہت اچھی عادت ہے لیکن وہ ہے نا سب کو
کہ کبھی دیکت جانتے منہ فرا لیا ایک دن دیکھا دو دن کب رو روز بھی دیکھے گا نا روز بھی بروبر دس سے ہاتھ دکھائے گا ہاں آ دیدی آ دیدی ہم لوگ بولے یہ نہیں تو فری میں پیلا تا بولی تو ہم لوگ نہیں پیتے پھر ایسا
ہاں ارے تو میں ایک بار گئی نا تو زیادہ ادھر ہی بازو میں ہے نا دوا خانا نا ادھر تھوڑا فرنیچر کا کام کی ہے تو پھر اس تو جو ہے پھر میں پھر یہ جوسز پی کے آئے کرے پھر اس کے بعد میں دو ایسی روز جو ہے دو دن دو دن روز جوس پی کے بھی آئے اور پارسل لے دے کے بھی بھیجے ا جاتبو کو مطلب بچے لوگ کو اور اس کو دیو بول کے دو دن پھر تیسرے دن حقیقے میں حقیقہ تھا میری نند کے پوتے کا تو ہم لوگ گئے رات کو ایک ایک بجے کے ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا میں نے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی زبردستی پلا کے ہی بھیجے میں بولی بھی
ہاں وہ ادھر طرف نکلیں گے نہیں اس کے لیے ہم بائی بولتی باپ ادھر سے فاس گئے نہیں تو اس کو برا لگے گا بولے گا میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ لوگ آتے ہی نہیں ارے اچھا بھی نہیں لگتا نا ایسا کون سی فری میں پیے گا ایسا
تو میں نا آن لائن وہ اس کے ابا نے موبائل میں وہ لیے ہیں آن لائن پہ پیسے دینے کے لیے
رن بھی دیکھے گا تو برابر ہاتھ دکھاتا
ہاں تو پھر میکو بولتا ہے تو اگر پیسے دے گی نا تو تو جتنا ہے نا پوری دکان کا جتنا جوس ہے سب کے پیسے دے پہ آگئی پھر
ایک دن تو عمران گارڈن میں بھی آیا مطلب ہم لوگ بھی میری لڑکی کو لے کے گئے تھے